ہلو ہیلو ہاں آرہی آرہی بہن میری آری نا وہ بارش کی وجہ سے نا
ہاں بیچ بیچ میں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے
ہممم
کیا ہوا کھانا ہوگا
کھانا ہے رات کا ابھی وہی کھائیں گے بسکٹ بنائیں گے شام کی
ا صبح کیا وہ شیوایا تھا گھر میں وہی اس کا ناشتہ بنائی تھی
ہ نہیں صبح تو ہم لوگ وہ مندو وڑا وہ سب لیے تھے ابھی ڈال چاول ہے ہاں مارا جاتی نا میری بیٹی کو اسکول لینے وہاں پہ اچھا مارکیٹ ملتا
ہاں ہاں نہیں ہم لوگ وہ ادھر وه عزیز باگ ہے نا وہاں پہ دیکھو پوسٹ آفس ہے وہاں پہ مندو واڈا بہت اچھا متا ہے
وہاں پہ بھی ملتا ہاں عجیز باغ برابر
پوسٹ آفس کے سامنے
ہممم ج تھوڑا بارش تھا نا تو ادھر نہیں گیا بارش کی وجہ سے پانی بت بھرتا وه طرف
نہیں نہیں وہ تو بھر ابھی تو جانے کو نہیں ملتا ہے مطلب کبھی تو گئے نا ایسے ہی کچھ کام کے لیے تو ویسے کبھی بھی پوسٹ آفس میں کچھ کام بھیم رہے گا نا تو وہ ٹائم پہ جا کے ہم لوگ ادھر سے ہی لے کے آتے ہیں
گھر میں ہی بناتے ہیں تبھی ایسے سا میں گھر میں ہی بناتی ہوں مدو وڑا
ہاں ہاں ہاں
ڈوسا وغیرہ کبھی ایسا ایمرجنسی میں کہیں گئے باہر یا کچھ صبح کے ٹائم کوئی کام سے نکلے تو لے کے آتے
نہیں میرا بھی ایسا ہی ہے کبھی کبھی ابھی اڈلی ڈوسا تو گھر میں ہی بناتی ہے خالی مندو واڈا نہیں بناتی بابا میں مندو وڈ کا
کیکے وه اتنی تو کوانٹیٹی کم دیتے کبھی بچے کھاتے زیادہ کبھی کم وہ کوانٹیٹی بت ہ بہت کم آتی
وہ ایک پلیٹ پچاس روپئے کا ہوا ہے ابھی
پچاس روپے کا ہوا ہے اور ایک پلیٹ میں نہیں ہوتا پ
ہاں کیا چار پیس آتے
ہاں پھر اور اسے تو پاؤ کلو ہاں پاؤ کلو دال بھیگائیں گے نا تو اچھے سے سبکا مست کر کے ناشتا
ہاں مست اگر رات کو بگا پ بھی رکھیں گے تو صبح کو بنائیں گے
ہاں ڈال کر کے رات میں بھیگا کے صبح میں پیس کے اس کو اچھے سے پھیٹ کے اس میں تھوڑا کاندا کاندا کتمیر اگر ہری مرچی بچے لوگ کی وجہ سے میں ہری مرچی نہیں ڈالتی
اچھا
مرچی پاؤڈر ڈالتی
ہاں ہاں ہاں
اور وہی سب دال کے نمک ہاں چاول کا آٹا ڈالیں گے نا تھوڑا ٹائٹ ہو جاتے ہو
ہاں اور ذرا کورکریی آتی ہے
ہاں چاول کاٹ پانی ڈالتی میں پھر دال نہیں بناتی
ویسے دال میں بھی اچھا بنتا ہے لیکن تھوڑا مطلب ذرا کورکریے آنے کے لیے تھوڑا وہ چاول کا اٹا ڈالنے
ویسا میری نانند کے ادھر ہے نا اس کا مندو اڑے کا بھی آٹا ریڈی میڈ
ارے وا اچھا ہے نا پھر
ہاں مطلب ریڈی ملتا لاؤ سیدھا بنا کے کھاؤ اور ڈوسے کا تو ڈوسے کا بھی ملتا ریڈی مڈ
قانتیتنے اچھی ہے
ہاں اچھی ملتی وہ بھی کوانٹیٹی
ہاں مطب کسے پؤ کلو
ہاں ایک بار ہاں وہ آدھا کلو لائے تھے ایک بار تو اچھا سے کھاسا تھا مطلب بہت سارا بنا تھا سب تھے ان مطلب میری میرے ہسبینڈ کے بہن لوگ سب ریڈی رہتا ہے صرف اس میں پیاز اور وہ ڈال کے ڈائریکٹ فرائی کرنے کا پسا ہوا ملتا جسا ڈوسے کا آٹا پیسا وا
آدھا کلو کیا مطلب بہاؤ کیا رہتا ہے اسکا
کلو وہ کچھ تین ساٹھ روپے کلو ہے شاید
ساٹ روپے کیلو
ہاں ہاں اچھی کوانٹیٹی دیتی لیکن اچھی خاصی مطلب اپن جتنا پاؤ کلو دال میں بھگاؤ پیسو ایک کلو بنے گا سمجھو اتنا آٹا
اچھا
ہاں جتنا پاؤ کلو میں اپنا گھر میں بٹر بنتا ہے نا اس کا تو اتنا ہی وہ سمجھو آدا پاؤ ڈال کے جتنا کوانٹیٹی اچھی خاصی تھی بہت سارے بنے تھے بیس بائیس پیس بنے تھے اس تو تیس روپے میں آٹا لا کے اور بیس بویس تو پھر وہ بھی صحیح ہے نا آدھا کلو نہیں وہ اپنے حساب سے کاندا ڈالو یا مٹ ڈالو اس میں کاندا کڑی پتتا کوتمیر اور مرچی یہ ڈالنا پڑتا ہے نا اپنے حساب سے اور نمک
اچھا تو اپ لاکے کے کبھی بنائے ہیں کیا
نمک وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے اپنے
نہیں آپ نے کبھی لائے تھے کیا لاکے بنائی
ہاں بنائے تھے وہ میری نند آئے تھے نا تو وہ لے کر آئے تھے وہاں سے تو میں ان کو پوچھی تو بولے ہمارے ادھر نہ ایسا ملتا یہ وزن سے اسے بناؤ اج
انکا کھا پے رہتی وہ
ا بندرا میں رہتے وہ
ارے باپ نہیں میں سوچی تھی منگاتی تھی تھوڑا آٹا
نہیں بینگن واڑی وغیرہ میں بھی ملتا ہے لیکن معلوم نہی کدھر ملتا ہوں اپنے ایریے میں نہیں ملتا کہیں پہ ہاں ادھر کچھ بھی نہیں ملتا
نہیں بہت جگہ دیکھتی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ
وہی تو گوانڈی میں بھی کیسا اپن لے کے جا کے چاول اور دال بھگا کے دیں گے نا وہ لوگ پیس کے دیتے ہیں دس روپئے کلو اچھے سے بنا کے پورا بنا کے پیس کے دیتے ہیں کو آٹا وہ چاول اور دال دیں گے تو وہ لوگ ڈوسے کے لیے کوئی بھی چیز مطلب م نا ہاں وہ لوگ دس روپے کلو پیس کے دیتے جیسے ایک کلو چاول دیں گے نا تو دس روپئے لیتے ہیں اپنی الیکٹرک ج ج ہاں الیکٹرک ہی اس سے زیادہ جل جاتی رہئے گی گھر میں پیسے گے تو
لائٹ بل کا بھی پرابلم اور اپنے ہاتھ سے پیستے بیٹھو وہ بھی ٹائم جاتا ہے
ٹائم ویسٹ ہوتا وہاں پہ کیسے دے دو لوگ کو دال اور وہ ڈوسے کے آٹے کے لیے اور پھر اگر اپ ان کو مینند اڑ ہے تو پھر اس کا دال بھگا کے دے دو وہ بھی پیس کے دیتے مشین ہے نا مشین کے پیس کے دے دیتے
ابھی وہ ادھر بھی ملتا ہے نا ابھی مال میں بھی فینکس مال میں بھی ہم لوگ ایک بار گئے تھے
امم امم امم ہاں وہ بھی میں دیکھی ہے ایںڈ وغیرہ میں مل رہا ہیں پیکٹ میں مل رہے ہیں ہاں
کاآٹا اور اڈلی کاآٹا
ہاں پیکٹ میں ملتا ہے
ہاں ایک بار لائی تھی میں لیکن تھوڑا جرا کھٹا کھٹا تھا
ہاں وہ بہت دن کا رہتا ہے گا کیا معلوم
چاول بابا تھوڑا کھٹا کھٹا تھا مطلب فریش تھا اچھا تھا لیکن کیا ہے تھوڑا دو دن کا رہے گا تو تھوڑا کھٹا پن آتا ہے نا ہاں
نہیں دو دن کا بھی فریج میں میں کہس سے ابھی میرے گھر میں زیادہ نہیں تو میں فریج میں اسٹور کرتی ہوں نا تو دو دن میں کٹھا نہیں ہوتا مطلب تین دو تین دو تین چار تین چار دن بھی رکھوں گی تو نہیں ہوتا جو گھر میں اپن بناتے ہیں
نہیں نہیں گھر کا ہوتا ہی نہیں ہے تو میں بھی ابھی رکھتی ہے نا
ہاں گھر کا نہیں ہوتا گھر میں جو اپن تیار کریں گے نا وہ نہیں آتا وہ جو اپنی یہاں سے بھی جو لاتے ہیں نا ڈیری سے ریڈیمڈ وہ بھی کٹھا ہو جاتا ہاں اور برابر ڈوسے بنتے بھی نہیں اس کے
نہیں بابا ایک بار میں لائی تھی پورا پھنس گئی تھی میں آدھا کلو کا آٹا اس میں سے کتنا ایک چار پانچ بھی ڈوسا نہیں بنا میرا
ھمم برابر بنتے ہی نہیں ٹوٹ جاتے وہ
کی وجہ سے میں کان پکڑی بابا میں بولے باہر کا آٹا کبھی نہیں لائےگی
نہیں میرے ہے میرا ریشن دکان کے چاو ل ہے ڈوسے کے لیے ہاں وہ میرے نند کو ملتے نا میں ان سے منگا لیتی
نہیں میرا بھی ویسا ہی ہے میرا چھ سات کلو ملتا ہے نا مجھے تو وہی میں رات کو ابھی آج ہی سنڈے کو نہیں بنائی یہ تو ہر سنڈے کا اڈلی ڈوسا
ہاں وہی میری بیٹی بھی مانگتی بولتی کیا مما بناؤ بناؤ بولتی لیکن وہ کبھی بھول جاتے بھی گانے کا پھر وہ زیادہ دیر اب تھوڑا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے نا تو اب لیٹ بھگائیں گے نا اگر صبح جلدی نہیں بھگائیں گے تو پھر وہ برابر پولتا نہیں آٹا گرمی میں ہو جاتا لیکن ٹھنڈی میں زیادہ لیٹ دوپہر میں کریں گے بگائیں گے تو دوسرے دن نا برابر بھلتا نہیں ایسا اٹھتا نہیں اپر ہاں نہیں ہوتا تو اس کے لیے وہ جلدی بھگانا پڑے گا ابھی دوپہر میں بولیں گے تو پھر یاد دلائے گی تو دوپہر ہو جاتی ہے دوپہر میں بگائیں گے تو پھر وہ ہوئے گا ہی نہیں برابر
نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا میں کیا کرتی میں صبح بھگاتی ہے اور رات کو پیستی ہے پھر رات کو پوری رات پورا فارمیٹ کرنے کو رکھتی ہے
ہاں
بس تو صبح اٹھے گی تو تھوڑا وہ آٹا ہے نا کیسا پھک جا ہے پورا
ہاں وہ پھگے گا ن نا تو پھر برابر بن پ بھی نہیں نا کڑک کڑک کڑ کڑگ دوسے بنتے ہاں وہی تو اپر تک آئے گا نا تو اچھے بنتے نہیں تو پھر وہ ہے نا وسے ہو جاا خراب ہو جاتا سب ویسٹ محنت پوری ویسٹ سے
ابھی بھی میں پیس کے ڈوسا بنائے گی نا
ہمم
ایک دم مست باری ڈوسا بنتا
ہاں باہر سے نہیں اچھا بنتا ریڈی والا لائیں گے تو اچھا نہیں بنتا بار یہ کریں گے تو اچھا بن
ہاں بستا
دیکھیں گے ابھی ایک بار ابھی گھر میں ہی بنائیں گے وہ باہر سے لایا ہوا پنڈ کرتا نہیں
ہ نہیں گھر کی نا بات ہی الگ رہتی ہے گھر میں کیسے ہیں ذرا برکت ہوتا ہے کچھ بھی کھانے کا چیز رہنے دو باہر کا لائیں گے نا پیٹ نہیں بھرتا
ہاں اس کے لیے گھر کا ہی لینے
ہاں